ا
وعلیکم السلام کیسے ہو آپ
جی الحمد للہ اللہ کا شکرہ آپ بتائیے آپ کیسے ہو
بہت اچھے دو ن پت الگی
جچی جچا جی کچھ نہیں بس پڑھائی کرنے جا رہی تھی
اوکے تعلیم تو اچھی بات ہے تعلیم تو کرنی چاہیے جی تعلیم سے ہی میں نالج ملک ہے کہ یہ صحیح اور غلط کیا ہے اچا
جی بالکل آپ نے ایک دم درست پڑھوایا کیونکہ ہمیں پڑھنا چاہیے تعلیم والےے بہت زیادہ اہمیت تعلیم کی ہماری لائف کیونکہ تعلیم ایسی چیز ہے جو ہمیں آج بھی کام دے گی اب اور آگے بھی کام دے گی اور زندگی بھر ہمارے کام آئے گی کیونکہ تعلیم ایسے کی تھی تعلیم ای بالکل
بڑی ڈسٹربنس ہو رہی ہے کیا آپ آپ کے یہاں پہ کیا ک کلا چل رہا ہے کیا اپنے بڑی ڈسٹربنس ہو رہی ہے اوکے فین کی آج جائیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نہیں آون کر لو کوئی دقت نہیں ہے آپ آج تو آپ کو پتہ ہی ہے انوائرمنٹ آج کل آپ کو پت واورن ہمارا کتنا زیادہ پولوشن ہو کی وجہ سے کتنی گرمی گرمی ہو چکی ہے
جی بالکل بالکل جیسے کہ ابھی بارش کا ٹائم ہے پر بارش ہو نہیں رہی ہے اس میں بھی دھوپی ہو رہی ہے
جی سیم ہے سیم ہمارے یہاں پہ بھی نا دیکھو ڈیلی بادل ہو جاتے ہیں بٹ کیا ہوتا ہے کہ بارش نہیں ہوتی ہے تو یہ ڈے بائی ڈے کیا ہوتا جا رہا ہے کہ گرمی زیادہ بڑھتی جا رہی ہے چیز ہوتی جا رہی ہے کیکہ جی تو اس کا دیکھو ریزنس کیا ہے اس کے ریزنس کیوں کہ ویدر کیوں ہمارا جو کلائمیٹ ہے جو ہمارا واورن ہے وہ کیوں چینج ہو رہا ہے اس کا کیا ریزن ہو سکتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے اللہ تعالی نے اتنا اچھا قدرت بنائی ہے ہماری بٹ ہم اس کو اس کو چینج کرنے میں لگے ہوئے ہیں اس کا کیا ال لوجک ہو سکتا ہےس
وہ کیا وولتےم اللہ تعالی نے جو چیز قدرتی چیز بنائی ہے اس کو سائنٹسٹ نے بڑے بڑے جو کمپنیاں چلات ہیں ان لوگوں نے پیڑ پودے کاٹ دیے ہیں ندی نالو زیادہ بڑی ہوا کرتی تھی اب اس میں پارک بنا دے رہے ہیں کہیں کچھ کر دے رہے ہیں تو وہ ساری چیزیں کم ہوتی جا رہی ہیں اور سب سے زیادہ تو ہمارے لیے پیڑ پودے ضروری ہیں ج جو کاٹتے جا رہے ہیں آج کے ٹم میں جنگلوں کو اجاڑ دیا جا رہا ہے اور وہاں پہ کمپنیز بنا دی جا رہی ہے کہیں پارک بنا دیا جا رہا ہے جی بالکل بالکل تو اس وجہ سے جتنے زیادہ پیڑ کٹ رہے ہیں اتنے زیادہ انوائرمنٹ میں ہمارے کمی آ رہی ہے اور پہاڑوں کو کو بھی جی اور پہاڑوں کو بھی کاٹ دیا جا رہا ہے کہیں گفا بنا دیا جا رہا ہے کہیں کچھ بنا دیا جا رہا ہے تو اس کی وجہ سے جو نیچرس ہے اس میں چینجنگ کر رہے ہیں تو اس کی وجہ سے اب پروابلم ہو رہی ہے جہاں بارش کے ٹائم میں اتنی بارش ہوا کرتی تھی کہ ندی نالوں میں پانی اتنا زیادہ بڑھ جاتا تھا کہ ندی کے آس پاس والوں کو بول دیا جاتا تھا کہ کہیں دور ج کر رہی ہے ندی سے دور رہی ہے پر آج کے ٹائم میں ایسا ہے کہ ندی میں پانی بھی نہیں ہے
صحی بات ہے سوکھی پڑی ہوئی ہے کیونک دیکھ برساتوں کے موسم میں یہ ہے نا برشا کے موسم س ہے تو اسی مہینوں میں بارش ہوتی ہے
زیادہ جولائی جلائی اور اگست میں بہت زیادہ
بارش ہوتی ب اس بار پڑ ہی نہیں رہی ہے دیکو یہی ریزن ہے دیکو اس کی مہوار ہم صرف ہم گورمنٹس کو یا جو بزنس مین ہے ان کو نہیں تو ٹہرا سکتے ہیں اس میں ہمارا کہیں نہ کہیں ہمارا فالٹ کہیں نہ کہیں ہمارا فالٹ بھی ہے کیونکہ ہم اپنے بے بچوں کو صحیح تعلیم نہیں دے پہ رہے خود بھی صحیح تعلیم کی بجا وجہ سے اس کو صحیح چیزوں کو اپلائی نہیں کر پا رہے ہیں ہے نا جیسے ہم ہم کیا کرتے ہیں ہم بھی ہم بھی خود گندگی پھیلاتے ہیں انوائرمینٹ گندگ کرنے کی
جی بالکل بالکل ا ہمارے ادھر علاقے میں ہے جو وہ سب بھی کچھ بھی اگر ہوتا ہے کھانے کا چیز ہوگا یا کچرا ہوگا کچھ بھی ہوگا تو وہ ندی نالے میں پھینک رہے ہیں پھر وہ گندگی ہو رہی ہے وہاں پہ پھر اس کے بعد پھر وہاں پہ صاف صفائی بھی نہیں کرائی جا رہی ہے کہ وہاں پہ صاف صفائی کروائی جائے لوگ لگوائی جائے کہ یہاں پہ گندگی نہیں کرنا ہے یہاں پہ کچڑے نہیں پھینکنا ہے پر اکثر کر کے وہیں پہ سوارے سارے کچڑے پھینکے جاتے ہیں نہ نہائے جاتے ہیں سب کچھ کیا جاتا ہے وہیں پہ کپ
ہاں تو لوگوں کو اتنا یہ سینس نہیں ہے کام کرتی ہے لوگوں کی اتنی امر جو چیزیں ہو چوکی ہے کہ جو ندیاں ہوتی ہیں وہ دیکھو گندگی اٹھانے کے لیے نہیں ہوتی ہے وہ ہمیں صحیح یوزیز کے لیے ہوتی ہے نا قدرت نے نہیں نیچر نے بنایا ہے ان چیزوں کے لیے ہم کیا وہاں پہ جا کے نہاتے ہیں اس کے اندر جا کے نہاتے ہیں بولتے ہیں ہماری پرمپرا ہے چلو یہ چیزیں ہے چلو اس کو اگر یوز کرنا ہے گھر میں ایک بالٹی بھر کے لے آؤ ایک ٹب بھر کے لے آؤ کچھ بھر کے لے اؤ باہر آ کے نہا لو ٹھیک ہے نا اس کے اندر نہاتے ہیں ہم اس کو گندا کر دیتے ہیں اوپر سے پھر وہیں پہ کپڑے دھوتے ہیں ان کے اندر ہی یہ چیزیں نا بہت غلط ہے ہم جوک صحیح ایجوکیشن اگر دیکھیں
میں دیکھو تو نیپال میں دیکھ لو یا امیریکا وغیرہ کہیں بھی دیکھ لو باہر کتنی صاف ستھری ہوتی ہے اس میں اگر ہم کچھ بھی چھوٹ اتتا سا سامان بھی اگر ندی میں گرا دیں گے تو وہ ہمیں صاف نظر آتا ہے کہ حا یہاں کیا ہوا ہے پر یہاں وہاں بہت زیادہ صاف ستھرا رہتا ہے
تو وہی بات ہے نا کہ دیکھو ہم قدرت سے کھل باڑ کر رہے تو قدرت بھی ہمارے ساتھ کرے گا نا وہ تو ٹٹ فوٹ ڈیٹ ہے نا جیسے بول ہیں کہ جیسے کو تیسا تو جیسے ہم ان کے ساتھ قدرت کو دیں گے ویسے ہمیں قدرت سے ملے گا بھی اب بو قدرت سے ملا رہا ہے اب گرمی اتنی زیادہ پڑ رہی ہے تو اب وہ چیزیں ہمیں مل رہی ہے دیکھو واپس کتنی گرمی پڑ رہی ہے ہے نا تو بارش نہیں ہو پا رہی ہے پانی کی کمی ہوتی جا رہی ہے پانی دھرتی سے نیچے جاتا جا رہا ہے ہے نا پینے والا پانی صاف نہیں مل رہا ہے اس سے کتنی پرابلم کتنی بیماریاں سب بڑھ رہی ہیں ہے نا ہم ہیلدی نہیں رہ پا رہے ہیں تو ہم تندرست کیسے رہیں گے جب صحیح صحیح پانی اور صحیح ہوا نہیں ملے گی ہمیں
جی بالکل بالکل
تو یہ سب چیزیں ضروری ہیں بس نہیں سمجھ آتی ہے چلو ہم لو ہم خود ان چیزوں کو غلطی ہم خود غلط
جی جی بالکل بالکل اور جب بارش ہو ہوتی ہے بہت دن بعد ہماری ادھر بارش ہوتی ہے ہفتے میں ہو جاتی ہے یا ایک دو دن میں ہو جاتی یہ تو جب بارش ہوتی ہے تب ہمیں بہت زیادہ راحت ملتی ہے جو گرمیاں ہوتی ہیں وہ کچھ ٹائم کے لیے جی بالکل اور بارش کا موسم بھی اس ٹائم اتنا زیادہ اچھا لگتا ہے کہ لگتا ہے بس بارش ہوتی رہے ہوتی رہے ہوتی رہے لیکن جب بارش بند ہو جاتی ہے اور اچانک سے چار دن بارش نہیں ہوتی تیز دھوپ ہو جاتی ہے تو پھر واپس سے گرمی آ جاتی ہے
بہت زیادہ ہیٹ وغیرہ نکلتی ہے کہ بس پوچھو مت کتنا برداشت سے باہر ہو جاتا ہے اب تو دیکھو آپ ہم آپ آپ لوگ کیا ڈیپینڈ ہو چکے ہیں ارٹیفیشل چیزوں پہ ڈیپینڈ ہو چکے ہیں جیسے اے سی کولرس وغیرہ ان چیزوں پہ لوگ ڈپینڈ ہو ہے نا پہلے کیا ہوتا تھا گھروں کے باہر بڑے بڑے درخت ہوتے تھے پیڑ ہوتے تھے وہاں پہ گھر گھر کے سامنے منجے بھا کے رکھنے وہاں پہ اس کے پ بیٹھے رہنا باتیں ہی کرنا ہے نا اپنا پلے بہت بیٹر تھا وہ جیسے جیسے چینج ہوتا جا رہا ہے جیے جیسے بڑے بڑے پکے مکان بن تے جا رہے ہیں بڑے بڑے ہے نا گھر بنتے جا رہے ہیں پیڑوں کی کٹائی ہوتی جا رہی وہ چیزیں سب ختم ہوتی جا رہی ہیں تو دیکھو نیچر کو بچانا تو ہمارا ہماری ذمہواری ہے بٹ ہم اس چیز کو اچھے سے نہیں کر پا رہے ہیں نا جیسے جیسے جن جن سنکھیا بڑھ رہی ہے جن سنکھیا
کا بھی بہ ہر چیز کو افیکٹ ہے اس چیز پہ جہ دیکو جن سنکھیا بڑے گی تو ہمیں گھر خریدنے پڑیں گے لینے لیے رہنے کے لیے اس سے کیا ہوگا کہ اس سے پھر گھر کے لیے
کبھی کبھی بارش نہیں ہوتی ہے تو اس سے کسانوں کو بھی نقصان ہوتا ہے
نقصان ہوتا ہی ہے جی دیکھو
جی وہ اپنی فصلیں لگاتے ہیں پھر انہیں ٹائم سے فصلیں نہیں ملتی ہے اس میں پانی نہیں ہوتا ہے تو وہ کچھ کچھ تو خراب بھی ہو جاتی ہے کتنی بار تو ہو بھی چکی ہے ان کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا ہے
اگر پانی ٹائم سے نہیں ملے گا اگر تو پھر تو یہ دقت آنے والی ہے نہیں تو پھر ہم کیا کرتے ہیں نیچے کا جو کمر سیل کا پانی ٹیوب ویل کا پانی ہوتا ہے وہ یوز کرتے ہیں اس پہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارا پانی وہ نیچے جلا جاتا ہے ہے نا
جی بالکل
یہ سب چیزیں ہیں کہ ہم اس چیز پہ دھیان نہیں دے پا رہے ہیں غلط ہے یہ چیزیں
جی بالکل اور جب بتائیے ٹائمس سے بارش نہیں ہوگی اور ہمیں کسان لوگوں سے کھانے کے لیے اناج نہیں ملے گا تو مطلب کیسے چلے گا اب بارش ہونا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ وہ تو بارش کے اوپر ہی ڈیپینڈ رہتے ہیں کہ ہاں بارش ہوگی پھر ہماری فصلیں ہوں گی
جی جی جی صحیح فرمانے ہے بالکل اور آپ بتائیے آپ کے یہاں پہ کیس ہے نارمٹ
جی ہ تیرتے
تو پھر تو آپ یہ پ بھی پیڑ کم دیکنے کو ملتے ہ گے شہروں میں تو ویسےیک آپ کو پت ہے
ہمارے گھر میں لگے ہوئے ہیں کھانے پینے کے دو چار جدہ جامن کے لگے ہوئے ہیں اور آم کے لگے ہیں پیہی کے لگے ہیں اور ایک آدھ فلاورس لگے ہوئے ہیں روز یہ سب وغیرہ
یہ تو بہت اچھا آپ بہت اچھا
ہمارے گھر میں تو کھیتی بھی ہوتی ہے ہم لوگ کے یہاں تو سبزی بھی گھر کی ہی ہوتی ہے
بہت اچھا اگر تو آپ اچھا دھیان رکھتے ہو ہیلتھ کا بھی اور اپنی انوائرمنٹ کا بھی اچھی بات ہے اگر سب لوگ ایسے کرنے لگ جائیں تو
یہ ہمارے گھر میں ابھی سے نہیں بہت پہلے سے چلتا آ رہا ہے دادا دادا دادی کے زمانے سے
ا دادا داد کے ٹائم سے چل ٹھیک ہے بہت اچھا ہے چلو رحمت اپ کے اوپر اللہ تعالی کی چلتی رہی آپ کے یہاں پہ
جی جی ہمارے گھر میں ہماری ممی پاپا امی ابو سب مل کر مطلب اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں پودوں کی اور اور سمے دمے سے ان میں پانی وغیرہ ڈالتے رہتے ہیں اور جو ان کی کھاد وغیرہ ہوتی ہے
ہاں امی ابو کرتے آپ نہیں کرتے ا
ہاں مطلب جن کو ٹائم ملتا ہے ہم لوگوں کیا ہے پڑھائی وڑھائی کر رہ کہ کالج چلے گئے اسٹڈی کرتی ہوں بی اے فسٹ ایئر
اچھا فسٹ ایئر میں اوکے اوکے بوچ ب تعلیم بھی ضروری ہے چلو مجھ یہ آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا
جی بالکل مجھے بھی آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا ان شاء اللہ پھر بات ہوگی
جی جی السلام علیکم
وعلیکم السلام